السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان السلام علیکم
وعلیکم السلام بولیے تو سب خیریت ہے
الحمد للہ سکار خدا کا اپنا بتاؤ
میرا بھی بہت بڑھیا ہے
اور بتاؤ بھائی آج ٹریڈنگ کیا کہ نہیں
ٹریڈنگ کر تو آج نہیں کیے ہیں دن بھر ہم دکان میں تھے
او ارے کیا بات تو آج ہم ایک ٹارگیٹ لیے ٹارگیٹ دو ٹارگیٹ لیے ایک دم دونوں ہیٹ ہو گیا بس ہم لوگ کے پاس کیپیٹل نہیں ہے نا اسی کے لیے رک جا رہا ہے
او ارے
ٹریڈنگ ویو میں لیے تھے نا
ہاں ہاں ہاں ٹریڈنگ بھی میں ہاں
کا ٹارگیٹ رکھا تھا
ہم پینتالیس پوائنٹ کا ٹارگیٹ رکھے تھے
ارےوا پینتالیس پوائنٹ اور ایس ایل
ایس ایل نہیں رکھے تھے زیادہ تین پوائنٹ نہیں کیا ہے وہی
اور تین پوائنٹ
ہاں
اچھا بہت بڑھیا ماشاء اللہ تو کتنا ٹارگیٹ لیے تھے آپ
نہیں ہم کیا بولتے دس لوٹ کر لیے تھے
اور دس لوٹ کا لیپ ٹاپ میں یا پھر ک سی میں
لیپ ٹاپ میں لیے تھے
کتنے دن سے آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں
ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں لگ بھگ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں مطلب دو مہینے سے
او اچھا اچھا دٹھ رہے ہیں نا دو مہینے سے
ہاں ہم اور میرا ایک دوست ہے ہم دونوں لوگ سیکھ رہے ہیں
ہ تو بھائی جان آپ کا یہ لیپ ٹاپ اپنا ہے کیا
ہاں لیپ ٹاپ میرا میرا بھائی کا ہے مطلب ہم اپنا خود کا پی س لینےا کا سوچ رہے ہیں ابھی میرے پاس کیپیٹل پیسہ نہیں ہے نا اس کے کارن ابھی ہم نہیں لے پا رہے ہیں
اچھا اور پی سی کتنا کال لینا چاہ رہے ہیں کتنے انچ کا
ارے وہ بتیس انچ کا لینا چاہتے ہیں ہم ایکٹھو کیا بولتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے ہم پوچھے تھے کہ کون سا اچھا رہے گ تو انہوں نے ہم کو ایک پی سی بھیجا تھا کہ ٹریڈنگ سیٹ اپ پی سی جو کہ سولہ ہزار کا تھا
سولہ ہزار کا کس سے پوچھا تھا میٹا یا اس کا مطلب نا
ہاں ہاں وہی
اچھا مٹھائی آئی میں تو سب صحیح بتاتا ہے
ہاں تو ہم کو بھی صحیح لگا پھر ہم وہ امزون میں فلپکارٹ میں دیکھے نا تو سیم پرائز بتا رہا تھا اور پھر یہ میٹائیئی والا نے بولا کہ کے پی سی ایک دم ٹریڈنگ کے لیے بہت بیسٹ ہے
ہاں پی سی تو بڑے بڑے ٹریڈر لوگ استعمال کرتے ہیں پی سی کو
ہاں تو ابھی میرا ابھی روم بننا چالو ہوا ہے روم بن جائے گا اس کے بعد ہم پی سی لے کر کے اسی میں پورا سیٹ اپ لگائیں گے اس کے بعد ہم ٹریڈنگ کریں گے
وہ ت تو
ہوں ہ
تب تک آپ سیکھ بھی جائیں گے نا
ہاں ہاں اپنا بتاؤ ٹارگیٹ ورگیٹ لیتے ہو کہ نہیں
ہاں ہم بی لتے سب سے بیسٹ ٹائم فریم تو ون آور کا ہے
ہاں وہی یہ جو ایک منٹ کا جو ہے نا یہ
اس میں بہت زیادہ ریپ کرتا
ہاں بہت زیاد ٹرریپ سمجھ میں ہی نہیں آتا سب پہلے ون ڈے میں جا کے ہم لائن کراس کرتے اس کے بعد ہم پھر ون ہورس آس میں آ کے دیکھ ہاں سپورٹ رجسٹر ڈراپ کرتے ہیں
ہاں ہم بھی ویسا ہی کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں ون ڈے میں مارکیٹ کدھر موو کر رہا ہے کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے
ہاں ابھی ابھی نائٹ میں جو ہے نا ایک یہی ہمارے تھوڑا بغل دھنباد کا ایک آدمی ہے جو کہ لائو کرتا ہے ہاں لگ بھگ دو گھنٹے کا لائف کرتا ہے وہ اتنا اچھا سکھاتا ہے نا بھائی مت پوچھو ایک دم بیسٹ سکھاتا ہے وہ گوتم نام ہے اس کا ہاں ہاں ادھرے کہ ہے وہ انہوں نے ہی مطلب یہ ہمارا دیو گھر ضلع میں سب سے پہے اسپشٹ کار اسی نے لیا ہے
اچھا کون سا کار لیا ہے
اسپوٹ کار لیا ہے
ا اچھا اسپورٹ کرنا ہاں اس کا تو بہت زیادہ پرائز پڑتا ہوتا ہے لگ بھگ پچہتر لاکھ اس کتنا پنچانوے لاکھ بولا ہے باپ اس کا مطلب ایک کروڑ لگ بھگ
ہاں اس کا ڈیلی کا مطلب پروفٹ جو ہوتا ہے نا کہ مطلب دو سے اڑھائی لاکھ ڈیلی کا ہوتا ہے اس کا پروفٹ
پر ڈے دوڑ آئے لاکھ انکم
ہاں پر ڈے اس کا دو اھائی لاکھ انکم ہوتا ہے
صرف ٹریڈنگ کر کے ہی نا ا اسی کو دیکھ کے بھائی آپ بھی سیکھ رہے ہوں گے نا
ہاں سوچے تھوڑا بہت سیکھ لیں گے تو اچھا رہے گا آگے چل کے انہوں نے بولا کہ اگر تم زیادہ نہیں اگر تم ایک سال اگر پورا فوکس کر کے سیکھے گا نا تو ایک دم پور ماسٹر جیسا ہو جائے گا
او پرو بن جائے گا نا
ہاں
بھائی ہم بھی اس کا نہیں دیکھتے اتنا لیکن ایک دو دن سے ہم بھی اسٹارٹ کیے ہیں اس کا لائیو ویڈیو دیکھنا ہم کو پتا ہے کہ وہ دیو گھر کا ہے دیو گھر طرف کا ہے
کیا ہے نا مطلب ہم ہم فون میں اس کا لائو دیکھتے ہیں اور اپنا لیپ ٹاپ میں اس کا ریٹ لیتے ہیں ہاں
اور لیپ ٹاپ میں دیکھ کے مطلب ٹریڈ لیتے ہیں نا
ہاں فون میں اس کا لائیو ویڈیو دیکھ کے اور لیپ ٹاپ میں ٹریڈ لیتے بہت اچھا سکھاتا ہے ایک دم آپ بھی کبھی ٹرائی کیجیے گا اس کا
ہاں ہم بھی تو دو دن سے دیک رہے ہیں بھائی جان بہت اچھا سکھاتا ہے مذاق مستی بھی اچھا کرتا ہے
ہاں وہ بولتا ہے نا کہ آج میرا زیادہ ٹریڈ نہیں ہوا ماتر دو ہی لاکھ کا ہوا ہے تو ہم لوگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ دو لاکھ کمال یا ایک ایک گھنٹے میں اور بول رہا ہے کہ آج تھوڑا بہت پروفٹ کیا ہیں پتا نہیں کیسا آدمی ہے
تب دو گھنٹہ میں ایک گھنٹہ میں ایک دو لاکھ کما لیتا ہے اور بولتا ہے کہ آج بہت کم ہوا ہے
ہاں ابھی وہ بندہ ابھی وہ بندہ دبئی میں رہتا ہے کبھی کبھی گھر آتا ہے پھر واپس دبئی چل جاتا ہے
باقی لوگ تو دو سال میں دو لاکھ کماتا ہے اور وہ ایک گھنٹہ میں دو لاکھ کما رہا ہے
وہی ہم ہی لوگ کو دیکھو نا ہم ہی لوگ مطلب تھوڑا چھوٹا موٹا جاب کرتے ہیں جو کہ دو لاکھ کمانے کے لیے دو سال سے زیادہ لگ جاتا ہے
تب وہی تو ٹریڈنگ بہت ہی اچھا اس کل ہے سیکھ لو اچھا سے دھیان دے کے
مطلب سیکھ گئے تو تمہارے لیے اچھا اور اگر نہیں سیکھ پائے تو ایک دم برا ہے کیونکہ اس میں جتنا بڑا رسک دیکھ فائدہ دکھتا ہے اتنا بڑا رسک بھی ہوتا ہے اس میں
ہ ہاں اتنا بڑا تو رسک ہوگا ٹریڈنگ
ج جیسےرد محت نے بولا ہے نا کہ اگر رسک سے اسسک ہے تو کود پڑو یا تو ڈوبو گے یا پھر اڑو گے
یا پھر اڑو گے بہت اچھا ماساء اللہ بھائی جان
ا تو اسی طرح ہم بھی ابھی تھوڑا ٹرائی کر رہے ہیں کہ اگر سیکھ گئے تو آگے چل کے تھوڑا بہت تو کام ضرور ہی آئے گا ںںں
تو بھائی آپ لیپ ٹاپ میں کب بیٹھیے گا ٹریڈنگ سیٹ اپ میں
ابھی لیپٹاپ میں وہ ساڑھے نو بج کے لائو آتا ہے پھر ہاں اور بارہ بجے تک لگ بھگ آتا ہے
بارہ بجے تک رہتا ہے اور تو آپ اسی کو دیکھ کے ٹریڈ کرتے ہے نا ڈیمو پہ
کہ ہم اپنا ٹارگیٹ لیتے ہیں اپنا ٹریڈنگ اسٹارٹ کیے ہیں بہت ہی اچھا جرنی اس کا بہت ہی اچھا سکھا رہا وہ
تو بھائی آپ کا رسک ریوارڈ کتنا رہتا ہوگا ون ای ٹو ٹو یا تھری
ون اسس ٹو ٹو
او ون اس ٹو ٹو بہت اچھا ہے میرا بھی اتنا ہی رہتا ہے
ہمارے پاس کیپیٹل نہیں نا اس کے لیے ہم زیادہ رسک نہیں لیتے ہیں
او ہاں کیپٹل ج گاڑ کیجیے اچھا سے
ہ اسی لیے ہم چھوٹا موٹا جاب بھی کرتے ہیں ابھی اور کیابھی نیوز میں آ رہا ہے کہ یہ انڈیا میں جو ہے کرپٹو بین ہو جائے گا بین ہو جائے گا یہ تو اور بھی زیادہ اس میں دقت ہے
نہیں نہیں نہیں ہوگا کرپٹو بین کرپٹو بین ہو جائے گا تو پھر اکنمی گر جائے گا نا کنٹری کا بہت بڑے بڑے ٹریڈر کرپٹو میں ٹریڈ کرتے ہیں اور ٹیکس بھی دیتے ہیں
ہوں ہ ا کیا ہے مطلب منتھلی ہنڈریڈ کروڑ پلس سرکار کو مطلب انکم ٹیکس ملتا ہے
ٹیکس ملتا ہے صرف کرپٹو سے
ہوں ہم ڈیلٹا میں ہم ڈیلٹا میں ڈیلٹا ایکسچینج میں ہم ٹریڈنگ کرتے تھے اس میں کیا ہے نا بہت ہی زیادہ ٹیسٹ لیتا ہے بہت ہی زیادہ ایک دم
ڈیلٹا ایکسچینج انڈیا نا
ہاں
ہ ہم بھی اسی میں ٹریڈ کرتے ہیں تو ڈیلٹا میں آپ کس مارکی کرکٹ میں کرتے ہیں یہ تھریم بیٹی س سے
ہم اتھریم میں کرتے ہیں بی ٹی سی کیا ہے نا تھوڑا زیادہ پرائز اس میں پڑتا ہے
اچھا لوٹ پرائز زیادہ
ہاں اس میں زیادہ پڑتا ہے اور اس میں کم پڑتا ہے
تو آپ کا سر بھائی جان لیوریج کتنا رکھتے ہوں گے دو سو ایکس
چ دو سو ایک سو یا پھر مطلب سو سے دو سو ایک سو تک بس
او اچھا ہاں ابھی آپ نیو نیو ہیں نا اس لیے
ہاں کیونکہ اگر لیوریج تھوڑا کم رتے ہیں نا تو اس میں لوٹ میں مطلب پرائز زیادہ پڑتا ہے
ہ ہاںوئیتو میرا دو سو لائبریج چلتا ہے
اور ہمیشہ زیادہ رسک نہیں لیتے ایک ہی لاٹ کا مطلب ٹارگیٹ لیتے ہیں ہاں انشاء اللہ سیکھ گئے تو ہم لوگ بھی تھوڑا آگے بڑھ سکتے ہیں
دبئی آپ بھی جائیے گا نا
ہاں وہی ہم لوگ کبھی کبھی وہ لائو میں دکھاتا ہے نا دبئی کا کیا سین ہوتا ہے کیا ویو ہے بھائی وہ بولتا ہے کہ تم بھی محنت کرو میںناا محنت کا کچھ نہیں ہوگا اگر تم ایک سال محنت کرے گے تو بھی ہمارے پس آ سکتے ہو وہ بولتا ہے کہ ہم کو تو سیکھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے لیکن تم لوگ کا اتنا نہیں لگنے دیں گے
ہ ہاں گوتم گوتم سر تو ہم جانتے ہیں کہ وہ چار پانچ سال اس کو لگائے ہے سیکھنے میں
ہاں
اور آپ لوگ کو بول رہا ہے آڈینس کو کہ ایک دو سال میں سکھا دیں گے کیونکہ وہ پرو ٹریڈر ہے نا اس لیے
ہاں مطلب ہم دو لوگ کا آئی ڈی مطلب دو لوگ کو ہم سبسکرائب کیے اور وہی لوگ کا ہم ویڈیو دیکھتے ہیں ایک گواڈئر ہے جو اس سے بھی بہت ہی بڑا ہے بہت ہی بڑا مطلب
گواڈئر سر تو وہ تو پرو ہے وہ تو فف پر پرسینٹ میں آتا ہے ہاں اس کا تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارا انڈیکیٹر وہ بنا دیا ہے
ہاں خود کا انڈیکیٹر اس کا ہے
خود کا انڈیکیٹر ہے اور وہ انڈیکیٹر ہنڈریڈ پرسینٹ ایکیوریسی کا ہے
ہاں اب اس کا بھی دیکھتے ہیں اور گت سر جو لائو آتا ہے نا تو اس کام مطلب لائف میں جوڑتے ہیں نا تو تھوڑا اور بھی فوکس بڑھتا ہے
سمجھ میں آتا ہوگا اچھا سے
ہاں
گوڈر سر تو لائیو نہیں دیکھتے ہیں اس کا
نہیں وہ لائو نہیں دیتا ہے بس وہ اسٹریٹجی بنا کے ویڈیو بنا کے مطلب وہ ڈالتا ہے اور اسی سے دیکھ دیکھ کے سیکھنا پڑتا ہے
لیکن اس کا ویڈیو بہت لمبا لمبا ہے پانچ گھنٹہ کا ا ڈھائی گھنٹہ دو گھنٹہ ہاں میں نے بھی اس کا ویڈیو دیکھا پارٹ ٹویلو تک دیکھا ہوں
ہ ا ٹریڈنگ کرنا ہے نا تم دوستوں کے ساتھ کرو گے نا تو مطلب اگر ایک دوست کا رسک پڑا تو ایک ادھر سنبھالنے کے لیے رہ جائے گا بس سیکھنے کے لیے ہونا چاہیے کیپٹل تھوڑا ہونا چاہیے پھر دو لوگ مل کے اگر کیجیے گا نا تو تو تھوڑا بھی رسک مطلب مینجمنٹ ہو جائے گا
ہاں بھائی دو دوست رہنے سے کیا ہوتا ہے نا ڈیسیزن اچھا لیا جاتا ہے مائنڈ بھی صحیح رہتا ہے کہ مارکیٹ کدھر جائے گا کدھر نہیں جائے گا کتنے پہ ایسل لگانا ہے کتنے پہ ٹارگیٹ لگانا ہے
ہاں وہی رتن ٹاٹا انٹرویو نے بولا ہے نا کہ اگر تمہیں سکسیس چاہیے تو کے لیے بزنس کرو لیکن اگر سکسیس سے بھی بڑا سکسیس چاہیے تو اپنے دوست کے ساتھ مل کرو کیونکہ ہر ایک بڑا چیز دو دوستوں نے مل کر بنایا ہے
ہاں وہ تو ہے آپ ٹھیک ہے بھائی جان تو بہت اچھا پھر ملیں گے بعد میں
پھر ملیں گے اوکے اللہ حافظ وعلیکم السلام